حوالے
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
ہم الحمد للہ بہت بڑھیا آپ کے گھر میں امی ابو بے بھائی جان سب کیریت سے
جی جی بس اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں
دیکھیے دیکھیے آج میں جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہو چکا ہے اس دنیا کا جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ کی کیا یہ ویلو ہو چکی ہے آن لائن شاپنگ آپ کو پتا ہی ہے کہ موبائل یا لیپ ٹاپ سے کر سکتے ہیں ہم لیکن آف لائن شاپنگ ہمیں دک کانیں مال جاگ کرنی پڑتی ہے اور آن لائن شاپنگ گھر بیٹھے سامان منگوا سکتے ہو آپ لیکن آف لائن شاپنگ میں آپ کو خود مارکیٹ جانا پڑتا ہے آن لائن شاپنگ آپ کو ٹوینٹی ٹوینٹی فور کھلی رہتی ہے اب جب چاہو تب اسے کر سکتے ہو جہاں چاہو وہاں کر سکتے ہو لیکن آف لائن شاپنگ کے لیے آپ دکان رات کو بند ہو جاتی ہے تو رات کو آپ نہیں کر سکتے میرے حساب سے تو آن لائن آن لائن میں چھٹی کے دن بھی آڈر کر سکتے ہو آپ لیکن آف لائن میں سنڈے یا منگل ہے جب بھی آپ یہاں چھٹی ہوتی ہے ایک دن ہوتا ہے ویکینڈ کا اس دن دکانیں بند رہیں گی باقی تو آف لائن میں آپ کو پت ہیے کہ آپ پوری دنیا کی چیزیں خرید سکتے ہو لیکن آف لائن کے اندر آف لائن کے اندر آپ صرف لوکل مارکیٹ کے سامان ہی ملتے ہیں آپ کو آن لائن آپ کو بتایں کہ ایک کلک میں ہزاروں آپشن شن دکھاتا ہے لیکن آف لائن میں دس دکانیں گھومنے پر بھی آپشن آپشن کم ملتے ہیں یہ چیزیں ہیں نا باقی آن لائن کے پرائز کمپیئر کرنا آسان رہتا ہے کیونکہ آن لائن پڑے ہوتے ہیں پرائز لیکن آف لائن میں آپ کو بارگننگ کرنی پڑتی ہے در در دکان پر جانا پڑتا ہے آن لائن میں آپ کو پت ہے ڈسکاؤنٹ یا کوپن زیادہ ملتے ہیں لیکن آف لائن میں ایم آر پی پر بارگنگ کرنی پڑتی ہے بہت پرابلم ہوتی ہے اس سے آن لائن میں آپ کو بت ہے ریویوز پڑ سک ہوا اینڈ خرید سکتے ہو لیکن آف لائن میں آپ کوئی دوست یا کوئی وہی چیز لایا ہوگا تو آپ کو اس سے پچھ پڑائے گے کیسی بھی چیز باقی آپ کو یہ چیز آن لائن میں آپ کو بتا یہ ایک پرابلم آتی ہے جو سائز سائز کا پت پرابلمس بڑتی رہتی ہیں لیکن آف لائن کے اندر آپ کپڑے کو ہاتھوں ہاتھ ٹرائل روم میں پین کے چیک
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
چیز ہیں دیکھیے میرے حساب سے تو باقی آپ کو کیا لگتا ہے
جی جی دیکھیے ہمارے ہساب سے دونوں ہی چوائس بیٹھر ہے لیکن اگر ہم گرمی کو دیکھ موسم کو دیک کے بات چیت کریں تو دیکھیے نا گرمی اتنی زیادہ ہے کہ انسان کہاں ہی گھر سے باہر نکلیں
شاپنگ کرنا تھوڑا سا ایک رسک ہو جاتا شپگ اگر بچے وغیرہ ہے تو بچوں کو لے کے جاؤ تو میرے ساتھ تھوڑی مشکل اور دقت اب دیکھییں نا اگر آپ آن لائن ش سات دن چوبیس گھنٹے ہم کسی ٹائم کبھی بھی کچھ ہی آڈر کر سکتے ہیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا
دیکھیے بالکل بالکل دیکھیے میں آپ کو ایک آپ کو یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا کٹ کرنا چاہوں گا آپ کو بس پتہ ہوگی بھی کی کہ آن لائن میں نا فوٹو اور پروڈکٹ الگ الگ ہو سکتے ہیں جیسے فوٹو آپ کو دکھ جائے گی بہت بڑھیا چیز ہے میشو پہ ایسا زیادہ تر ہوتا ہے لیکن آف لائن میں آپ کو پتا ہے چیز ہاتھ میں لے کے کوالٹی کا چیک ہوتی ہے اچھے سے آن لائن آپ کو پتاہ ہے ڈیلیوری کا ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن آف لائن میں کپڑوں کو ترنت لے جاؤ آؤ آؤ خریدو لے جاؤ بات ختم آن لائن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دو سے سات دن تک لگ سکتے ہیں لیکن یہیں پر آپ دیکھیں گے آف لائن میں تو ایمرجنسی میں سامان ترنت ملتا ہے ترنت ہاتھ تو ہاتھ مل جاتا ہے آن لائن کے اندر آپ کو پتا ڈلیوری تو چارجز لگتے ہیں آف لائن کے اندر آپ کو بس ٹکٹ یا کرایہ لگتا ہے ان سب چیزوں میں آپ کو کبھی دھیان نہیں دیتے لیکن لگتا ہے یہ سب چیزوں کا باقی تو آپ بتائیے آن لائن میں بای تو آپ کو دیکھو میں سنل بیڈی پیاری چیز بتان چاہوں گی آن لائن میں آپ کو دور دراز گاؤں تک سامان پہنچانا پڑتا ہے پہنچ جاتا ہے آن لائن میں مطلب پہنچ جاتا ہے خود ہی لیکن آف لائن میں بڑے شہر کی دکان تک خود ہی جانا پڑے گا سب کچھ خود ہی کرنا پڑے گا آن لائن کے اندر آپ نے دیکا کیش آن ڈیلیوری کا آپشن ہوتا ہے لیکن آف لائن میں زیادہ تر کیش یا یو پی آئی ترنت دینا پڑتا ہے آن لائن کے اندر آپ کو یہ دھو میں آپ کو ایک اور نئی چیز بتانا چاہتا ہوں آن لائن میں کارڈ یو پی آئی ای ایم آئی سب آپشنس وہ مل جاتے ہیں لیکن آف لائن میں ای ایم آئی کے لئے کاغذ زیادہ آپ کو لے کے جانے پڑیں گے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سب ممکن قن بھی نہیں ہے جی یہ چیز بتاؤں اور ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آن لائن میں ریٹرن کرنا آپ سے ہو جاتا ہے ہاتھوں ہاتھ آپ کر سکتے ہو ریٹرن جب سے بات کر کے
جی جی جی
تین میں آن لائن میں آپ ریٹرن کر سکتے ہو لیکن آف لائن میں دکاندار ریٹرن لینے سے منع کر سکتا ہے اس کی مرضی یہ بھی منع کرتا ہے باقی آن لائن میں ساڑھے ساڑھے سات دن ریٹرن کی پالیسی ہوتی ہے لیکن آف لائن میں بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا بورڈ لگا ہوتا ہے کتنی بڑی بات دیکھ لی آپ نے یہ باقی بتاؤں گا آن لائن کیندرا کو بتایا ریفنڈ ریفنڈ ہو جاتا ہے پانچ سے سات دن کے اندر لیکن آف لائن میں پیسہ تو ترنت ترنت واپس مل سکتا ہے اگر دکاندار مان تو ورنہ یہ چیز پاسبل نہیں ہو پائے گی ہ
بچوں کو لے کر سھ میں جانا پڑتا ہے پھر آپ جائیں گے انہیں بھی ساتھ میں پریشان کریں گے آپ بھی پریشان ہوں گے تو پھر کہیں نہ کہیں ہم سوچتے ہیں کہ چلو آن لن ایک بیسٹ آپشن ہے گھر تک سامان آ جائے گا کہیں لینے کچھ نہیں جانا پڑے گا ئیں گے تو ہم ان کو پیسے دے دیں گے وہ پیسے لے جائیں گے اور تو کہیں نہ کہیں وہ آسانی ہو جاتی ہے جی جی وہی ہم آن لائن آف لائن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خود جانا پڑے گا خود سامان لے کے آنا پڑے گا سارا کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا بھائی بھائی ہم آن لائن کی بات کریں تو سب سویدھا سب سامان ہمارے تک آئیں گی تو کہیں نہ کہیں جو ہوتا ہے کہ پھر ہمیں آن لائن تھوڑا فائدے مند لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ ہمیں آن لائن گھر بیٹھے ہر چیز مل جاتی ہے باہر جانا نہیں پڑتا تو ہم ریلیکس ہو کے اپنا کچھ بھی آڈر کر سکتے
چنتل ہے
بالکل بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ اس میں سی او ڈی بھی ہے ریٹرن کے آپشنس بھی آ جاتے ہیں ایکسچینج کے آ آپشنس بھی آ جاتے ہیں ریفنڈ کے آپشن بھی آ چتے ہیں دھیے ریٹرن کا مطلب ہوتا جیسے آپ نے کچھ آڈر کیا ہے آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے تو آپ واپس کر سکتے سکتے ہو اس کو
آن لائن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بل ای ایم آئی پر آ جاتا ہے لیکن آف لائن میں آپ کو کاغذ کا بل ملتا ملے گا یا آپ کو بل نہیں بھی مل سکتا ہے دیکھیے کیکہ کئی ج بار ہوتے نا نہیں مل سکتا آپ کو چھوٹے کٹ سے جیسے کہ ٹھیے پہلے سے سامان کرییں گے تو نہیں مل سکتا
پھر بات آتی ہے ہماری فنڈ جیسے آپ نے کچھ منگایا ہے آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے اور پھر آپ چاہتی ہو کہ نہیں مجھے رکھنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے ریفنڈ کر سکتے ہو تو وہ آپ وہاں سے ریفنڈ مل جائے گا تو تینوں کا دیکے اپنا ہمارا رٹرن بھی ہو گیا ر فنڈ بھی ہو گیا اور ایکسچینج بھی ہو گیا وہی اگر ہم آن لائ آف لائن کی بات کرتے ہیں تو دیکھے سے بول کے آئ گے کہ ایکسچینج کر جائیں گے وہ بولتے نہیں یہی دیکھ لو آ اگر آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں چاہیے تو آپ مت لو تو کہیں نہ کہیں ب ہماری ایک ڈس ایڈوانٹیج جاتا ہے بازار جانے کا پھر دیکن نا اگر ہم آن لائن دیں گے تو ہم انہیں بول سکتے ہیں کہ بھائی ہم واپس کو کر جائیں گے یا نہیں وہ تو وہ بول د آن لائن تو بولنا نہیں پڑتا آپ خود ہی کر سکتے ہو تو سات دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس سات دن کا کبھی کبھی سات ڈیز کا کبھی وہ ٹین ڈیز کا بھی ہوتا ہے کسی کسی آڈر میں بٹ اگر آپ بازار سے خریدتے ہو تو آپ کے پاس صرف ایک دن کا ٹائم ہوتا ہے بولتے ہیں نا کہ آپ لے جاؤ کل آ کے واپس کر دے کل کے بعد آؤگے تو ہم ایکسچینج نہیں کرے گے ٹھیک ہے ایس تو ٹائم ایڈوانٹیج ہمارا ٹائم مینجمٹ غلط ہو گیا وہاں پہ ایک اور بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہے کہ جو بولتے کئی بار تو یہ بولتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے پیسے نہیں ملیں گے آپ کو کپڑے ہی کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا اپ کو ہم پیسے ریفنڈ نہیں کریں گے جو کہ ہمیں آن لائن آرام سے ریفنڈ مل جاتا ہے پسند نہیں آیا تھا ہم اس کو ریفنڈ کر سکتے ہیں آن لائن تو ہم آرام سے ریفنڈ مل جائے گا لیکن آن لائن کی بات کرتے ہیں تو آف لائن کی بات کرتے ہیں سوری دیکھے ہم آف لائن بھیا سے بولیں گے ہمیں نہیں چاہیے ریفنڈ کردو اس وہ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں میڈم آپ کچھ کپڑے ہی لے لیجیے
دینا پڑے گا ہر چیز کہئی یہ چیزیں ہیں باقی بتاؤں باقی تو اپ کو پتا ہی ہے کہ آن لائن میں اے سی پہ بیٹھے بیٹھے آپ آرام سے آڈر کر دو اے سی کولر پنکھے کے نیچے بیٹھ کے آرام سے آوڈر کر دو لیکن آف اف لائن میں آپ کو گرمی میں بارش میں بھیڑ میں جانا پڑے گا خود خود سے ہی جانا پڑے گا یہ چیزیں ہیں باقی آپ کو کیا لگتا اس ٹاپک پر
کرو جو کرنا ہے وہ کرو بٹ آف لائن میں تو مطلب پرابلم ہو سکتی ہے اس چیز کے بارے میں جی میں تو یہ کہوں گی کہ آپ جب بھی کریں اپنا آن لائن کریں یا آف لائن کریں دیکھیے آپ کی مرضی ہے بٹ ہم تو یہ بولیں گے کہ آپ چاہیں تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں بٹ آن لائن مجھے لگتا ہے زیادہ تھوڑا آسان رہتا ہے تو آپ آسانی سے اپنا آن لائن آپ لے سکتے ہیں کچھ دیکھے بنا کچھ لیے بنا آرام سے آپنا آن لائن اپنا چیک کر سکتے ہو بٹ آف لائن کی اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے پھر ہمارے آف لائن میں جی جی کہیں نہ کہیں دیھکے نا پرابلم آنے لگ جاتی ہے ہمیں آف لائن میں کہ مطلب پسند آتا ہے یا نہیں آتا پھر وہ بھیا ایسا کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو اس کے بدلے کچھ نہ کچھ لینا ہی پڑے گا اپ کو ہم پیسے ریفنڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ہم تو یہی فرمائیں گے کہ تھوڑا آن لائن
کو بولتے ہیں کہ یہ
ٹائم بھی چینج ہو رہا ہے آج کل تو ہم پھر تھوڑا ٹائم کے ساتھ اب گریڈ ہونا چاہیے بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ٹائم کے ساتھ اپگریڈ ہونا از ویری امپورٹن دیکھیے گا نہیں تو ہم ٹائم کے ساتھ اپگریڈ نہیں ہوں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں میں آپ سے فرماؤں گی کہ آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی چلیں اور ٹائم کے ساتھ چلنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے تھوڑے سے ہم پرو بھی بن جاتے ہیں بٹ اگر ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے ہیں تو ہم تھوڑا پیچھے رہ سکتے صحیح جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بھی بالکل صحیح لیکن ہم تو آپ سے یہ فرمائیں گے کہ دیکھیے آپ آن لائن لے یا آف آف لائن لے دونوں ہی لینا بہتر ہے پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم آف لائن میں زیادہ آن لائن میں زیادہ سودھائیں اور زیادہ چیزیں میں اسی لیے گرانٹیڈ ہو جاتی ہیں لائک ریفنڈ ایکسچینج ریٹرن یہ چیزیں بہت آرام سے مل جاتی ہیں بٹ آن لائن میں یہ جلدی سے نہیں مل پاتی ہیں لیکن آف لائن میں نہیں مل پاتی ہیں تو دیکھیے آف لائن کا اپنا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو چاہیے تو آپ کل پہننا ہے تو آپ ابھی رات میں لے جا کے لے لے سکتے ہو اس کو بچ اگر آن لائن میں آپ کو سات یا پانچ دو تین دن کا ویٹ کرنا ہی پڑے گا کم سے کم بٹ آن آف لائن مارکیٹ جاؤ گے آپ کو سوچیں گے آپ بولے سکتے ہو نا تو دیکھیے وہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے اپنا آن لائن کا اپنا ایڈوان آف لائن کا اپنا ایڈوانٹیج ہے بٹ دونوں ہی بیسٹ ہیں جو سا آپ چاہیں وہ سا لے سکتے ہیں پر میں تو آپ سے یہی فرماؤں گی کہ آپ کو اس میں سویدھا لگےپ وہ کریں پر میرے حساب سے دیکھے دونوں کے اپنےنے اپنی سوھائیں ہیں دونوں اپنے اپنے پرابلمس ہیں دونوں کے اپنے اپنے سولوشنس ہیں بٹ ٹائم ہے تو آپ آن لائن کر لیں ٹائم نہیں ہے تو آپ آف لائن کر سکتے جی جی چلے چلیں اس بات پہ آپ سے اس مدے پہ گفتگو کر کے کافی اچھا لگا ہمیں ہاں آپ کو دوبارہ ضرور پھ کرنے کے لیے ایک ٹاپک لائیں گے کیا آپ سے بات کریں گے
کہ اپنا چلو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اپنے اپنے فائدے بہت اپنا آپ کو جیسے کمفرٹیبل ہو جس سم میں آپ